وعلیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں شکر محمد ایضان ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے ماما کو وہ بھی فرق وہ کھیل رہا ہے ماسی کے ساتھ
اچھا ٹھیک بس کام ہی کر رہی ہوں مجھے زکام ہے ہاں اور ایک کان بند ہے سر میں درد ہے
ہاے ہاے آپ کو کب ہوگیا یہ زکان ٹھیک نہ آپ کو ہوتا ہے نہ محمد اذھان کو ہوتا ہے
وہی میں سوچ رہی ہوں نا آج مجھ مجھے زیادہ ہی ہے مجھے سر میں اتنا درد ہے مگر مجھے سیدھے لگرہا ہے مجھے زکام ہے سر میں اب مما بول رہی تھی پور آئیگا تو اسٹیم دوگی اب اتنی گرمی میں میں اسٹیم ہی بن جاؤں گی سٹیم دے کے
اور
آپ سناؤ آپ نے کیا کام ختم
نہیں میں کر رہی ہوں ابھی
میں بھی ابھی نیچے ہی ابھی اٹھی نا رمشیجان
ہاں یہ لیے ہیں نا میں بھی اسی کمرے میں لگاتی ہوں جہاں پہ یہ سویا تھا
اور کیا آپ کیا کر رہے آپ سناؤ
بس ٹھیک شکر اللہ کا آج گرمی ہے ن
ورنا کب نہیں ہوتی ہے گرمی تو روز ہوتی نہیں کل زیادہ تھی آج سے مجھے لگتا ہے
اچھا ٹھیک اور پھر کیا لایا آپ نے آپ تو گئی تھی نا نند کے ساتھ
بولا نا میں نے آپ کو کل ہم نے اسٹال لائے
ہاں اور
بس اور کچھ نہیں لایا
اچھا ٹھیک اور کیا بول رہے تھے وہ
بس کچھ نہیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی کیا بولتے ہیں وہ یہی تیاری کہاں پہنچی کیا کیا لایا
اچھا ٹھیک اس نے کیا نایا لایا ہے کچھ
میں نے نی اتنا پوچھا نہیں بس وہی چیز ہے جولائی تھی اس وہ کرتی ہے نا اس سے پہلے کی ہے ساری تیاری اس کو اب زیادہ کچھ نہیں لانے
اچا ٹھیک آپ کو لانے تھے نا کور وور آپ کیوں نہیں گئی
مما تھی نا بیمار کل پرسو پھر آج وہ حفظہ جی گئی وہاں ورنہ آ جاتے
اچھا ٹھیک آپ جب آئے گی پھر جانا
اب دیکھوں گی مما بھی مت ا تھے ابھی پوری طرح ٹھیک اگر اس نے بولا تو تب جاؤں گی
ہاں یہ ختم ہو جائے گے نا ایک ایک کام پھر یہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں
اور کیا وہی میں بھی سمچ رہی ہو آ پکو پتا ہے پرسو میں نے چھوٹی کو یہ نا فون کپڑے دے دو اور اس کو میں نے بولا تھا مجھے وہ دو سوٹ دے دو بنا کے اس نے بولا پھر مجھے کام ہے وہیں سے میں کل پرسوں آؤں گی
اچھا ٹھیک ہ ہ ہ اس کو بولنا تھا تیرے کپڑے تیار ہے
کو دوں گی وہی اس نے بولا میں لاؤں گی اس نے بولا تھا ٹین کو لاؤں گی آج کیا ہے ڈیٹ آج الیون ہے
ہاں
اس نے بولا نا یہ میں خود آؤں گی پھر مت بول سکتی تھی کچھ مجھے لگا وہ آئے گی اس نے بولا کچھ مجھے کام ہے وہیں سے پھر اب ابھی آئے ہی نہیں پتا
اچھا
آپ کے کتنے ہیں اس کے پاس
میرے یہ دو اس کے پاس جو ڈیڈی نے لائے تھے کاٹن کے ہاں
میں بھی سوچ رہی تھی میں وہ دو دوں گی اس کو بولوں گی یہ میں نا وہی یہاں پہ کتنی چینٹیاں ہے
یہ کیوں آتی ہے
سمج ہی نہیں آ رہا ہے یہاں نہیں وہاں جہاں پارسو تھی اور جس کمرے میں ہے آپ کو پتہ ہے کل جب میں نے ادھر پھر اٹھایاوہ گرین مینٹ وہاں پہ اور تھی لیکن وہ مر گئی تھی ساری اتنی نہیں تھی مگر جیتن یہ پچھلی بار تھی آپ کے داںی مگر وہ مر گئی تھی تب اس دن اس دن رات کی جب آپ تھی نا سالبو مار گئی تھی ساری یہ اٹھتی ہے کچھ گرتا ہے نا جیسے روٹی کا ٹکڑا یا کچھ مگر اتنی ساری اٹھتی ہے پھر
یہ ایک ساتھ آ یہ لیتے ہیں نا منٹر کے لیے لیے
کھانا
ہاں سچ ہے حالانکے کشمی ونٹر کے لیے جمع کرتے امم پھر کھاتے ہیں ونٹر میں
آپ کو کتنے آئے پیسے صبح
فور سیونٹی ون
بس
بس
مجھے ٹو تھاؤزنڈ آئے
واووہ تو مہربان گئی مجھے ہے فائیو تھازینڈ اور اس میں لیکن وہ ہے نا ڈراںیور محمد آصف
کہاں آ ابھی
آپ کے پاس بھی ہیں اتنے
نہیں اتنے نہیں ہے مجھے مجھے تھرٹی فائیف ہے
وہ ہے نا کچھ
آپ نے بولا نا اتنے ہیں میں نے بولا اتنے نہیں ہیں آ ان انڈوں کو کچھ نہ لاتی ہے
ایک
یہ ہے نا انڈو کا باکس
ہاں ہاں
اس کو کی اسمیل آتی ہے
یہ مت خراب ہو گئےہے
نہیں وہ تو کھا رہے ہے اس میں کوئی خراب ہوا ہو مجھے لگتا ہے میں ماما کو بولوں گی مجھے گندالگتا ہے کوناظر دینا امم
آہ جزا جی کو بھی ٹاسک آئے ہیں
اب اس بچاری کو عذاب نہیں ہونے چاہیے مجھے
اور کیا یہیذدان کو کیا ہوا تھا اس دن
وہ بچارا ہے نا چھوٹا وہ ڈر گیا تھا اب اگر لگے گی نہیں نا آزاب نہیں ہوگا ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں امم ہمیں کیا ہوا گھر میں وہ آپ کو مت پاتا ہے ہم نے کتنا رویا جب میں نظام کو ٹیسٹ کیا
اچھا ٹھیک میں ڈر گئی
آپ کس دن کا بول رہے ہو ہاسپٹل کا
جب اس دن ہاسپٹل گئے تھے کچھ دن پہلے زخم کے لیے
پھر کیا ہوا وہاں
گرمی کتنی ہمیں لگیا ہم ہمیں مار گئے وہاں سے
اور کیا اوپر سےاپ کو اسی دن گھر جانا تھا
ہاں اور کیا میں تھک اتنی تھک گئی تھی
اب کونسی آپ کو وہاں پہ بھاگ دوڑ کرنی تھی
پھر بھی وہ آپ کا زخم نہیں جائے گا نہ اذھام کا زخم جائے گا کبھی
مجھے ارا سر میں بہت زیادہ درد اور ایک کان سے میں سنتی ہی نہیں ہوں صبح سے پتا نہیں کیا ہوگیا یہ کان کو
کل پھر ہاسپٹل جانا ہے وہی پہ آپ کو پھر علاج کرینگے
مجھے اور سمجھ نہیں اتا یہ ہوتا کس چیز اس سے کا مجھ جیسے میں پتاہ نہیں کیا کھاتی ہوں نہ کھنا کل کھی
پھر اسی سے ہوا ہے
میں مگر وہ کنٹینیو آپ کو پتا ہے نا مجھے کب سے ہے زخم کب کون سے ای
یہ ہوتا ہے الرجی والوں کو یہ کچھ ہوتا ہے مجھے اپ خود بخود الرجی ٹھیک ہو گئی علاج کے بغیر ہی
پھر گئی تھی ادھر آ پرسو پکنک
کل
پھر کہاں گئے تھے
چھ لڑکیاں گئی تھی وہ گئی تھی ہرونیا شالیمار شاید
ان کو مزہ آیا ہوگا
ان کو اتنا مزہ آیا تھا اور تھی نا کھالی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی لڑکیں جی سر اس کی فرینڈ ایک وہ تبت ہے وہ پراگنینٹ ہے وہ اقرا سے بھی چھوٹی ہے شاید ہاں اس کی شادی کو یا تو پراگنینٹ ہے اپ انہوں نے اس کا یہ ہیپی پراگنینسی بھی منایا جب اس کا ٹیسٹ آیا کیک ویک کاٹا وہاں پے
ورنہ ہماری طرح بورنگ
ورنہ ہماری طرح بورنگ
مجھے میری فرینڈ کب سے بولی ہے ہم کہیں جائیں گے پھر تمہاری شادی ہوی مجھے اس کا ٹائم نہیں آتا ہے
ہاں آپکو آپ کونسی دے دیں گے
نہیں میں سوچ رہی تھی اب میں جاونگی اس کے ساتھ یونیوارسیٹی مجھے وہ ڈگری سرٹیفکیٹ
ہاں ہاں ہاں ہم نکالتے ہے ڈگری سرٹیفکیٹ دلاتی ہی نہیں ہو
پھر میں کہاں جاتی ہوں مگر آپ دیکھینگے
نہیں جانا آپ چھوڑیں گے چھوڑیں گے جب ہم بولیں گے تو کیوں نہیں چھوڑیں گے
ہاں پھر تو ہم اتنی بار بولتے تب کیوں نہیں چھوڑتے
اب آؤگی نا تو مسکا لگانا اب
ہاں کل مہک بول رہی تھی کہ پھر کیا کیا تھیم ان کے کپڑوں کا میں نے بولا ہاں ہم لائیں گے کچھ نہ کچھ مگ
یہ سچی بول رہی تھی جو آپ نہیں سلوایا نا بٹیک کے پاس اس کو وہ اچھا لگا اس نے کہا پھر میرے لیے بھی وہی لانا
وہ بھاری آپ کو پتا ہے آپ کا سوٹ ہے نا وہ والا وہ مگر بھاری ہو گیا ہے جیسے اس میں اتنی گرمی ہوگی پھر بھی وہ اکٹوبر میں لگانا ہے
اکٹوبر حفضہ جی کو وہ بہت پسند آیا اس نے بولا پھر مجھے دلانا پھر وہی یہ میں ہمارے لیے تھیم
ہاں پھر یہی بولتے ہو ہوگیا اب تینوں کو تو یہی تھیم ہے پھر ایسے نہیں بنتی ہے تھیم ویم وہ پھر سب کو سیم لانا ہے سب کو مطلب سب کو بچوں کو وچوں کو آنی چاہیے
آ وہ بولے گی نا اب میں نے ان کو بولا یہ نہیں تو انہوں نے یہی رکھا
اب حفظہ جی کو حفظہ جی کو وہ پسند آیا اب میں کیا بولوں
وہ مت مگر مہک مانی گی وہ والا
ہاں
پھر ایسے کیا ہوگا آپ تینوں کی تھیم
ہاں دوگی اور نا
کی وہ کیا ہوا
اور ہم بھائنجوں کو بھی لائیں گے اسی کلر کا کچھ اگر اس بار لڑکی ہوگی نہ ہو
وہ بول رہی تھی ہم ہنر کے پاس دیں گے نظر وہ بول رہی تھی کب آؤ جی آؤ میں نے بولا آج نہیں آ سکتی ہوں دیکھیں گے پھر بھی اگر اس کے بس ہوگا کچھ ویسا تو اور زیادہ مہنگا بھی نہیں لائیں گے مجھے لگتا ہے وہ پھر اس ٹائم لگانا ہے دیکھو اگر اب لگاؤ گے نا اپنا اپنا مہندی رات کا پہلے شام کو کھانےکھانا کھانا کھانے تک اچھے سے پھ پھر جب نکلنا ہے نا ٹینٹ میں مجھے اس ٹائم پھر وہ لگاؤ گے اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے
بت سب لاتی لیکن سب پہلے پڑھنا چاہیے نا مجھے کیا ہے جو مجھے جو مجھے ماما نے لایا تھا اور آپ کو وہ بھی کتنا اچھا ہے چلا والا پرپل
ہاں اب مت آپ دیکھو ہم بول رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہی اچھا ہے وہی سب لائیں گے وہ مت ہوتا ہے مگر یہ سب کو آنا چاہیے پسند اپنے اپنے حساب سے تب پھر وہ تھی ہاں ویسے ٹائپ کبیل اچھا لگے گا تب کیونکہ تب ہوگا نا ویسا ہی موسم
ہاں چلو آپ واپس فون کرنا ٹھیک ہے
کوئی بھی واپس فون کرنا اس کو پھر بو بولتی دیدی نے بولا تھا کہ گیارہ منٹ ہونی چاہیے
نہیں وہ بات نہیں ہے
ہاں اور کیا اور آپ کیا کر رہے ہو گھر میں کون ہے وہ
گھر میں عمر ہے وہ نکل نکل جائے گا ابھی آفس اورجب حساب بھی کچھ بھی نہیں بنا ہے کل کی تیاریاں کر رہے ہیں
اتنا نہیں بنانا کچھ تیاریاں پھر کون کھاتا ہے وہ میں نے آپ کو پچھلی بار ہی بولا نا نہیں بس مرغا بنا دے اور کچھ نہیں لارا ہاں
عامر صاحب مرغا کھاتا نہیں ہے ہلو
اس کے لیئے پنیر میرے لیے مرغہ بس
ہے نا تو وہی تو ہے پنیر ملتی ہی نہیں ہے یہاں پہ آب کہاں سے ہم لائیںنگے پنیر
کچھ مت لاؤ مجھے برا لگتا ہے پھر ویسے اتنا پھر زیادہ کرنا کیوں
اس کی گاڑی وہاں پہ خراب ہوئی تھی وہ شام کو نکلا وہ ایک بجے لگ بھگ پہنچا وہاں رات کو ابھی وہ وہی پہ ہیں اب وہاں پہ وہ مال دوسری گاڑی میں
بررے
ہاں
چلو میں اور فون کروں گی
چلو اللہ حافظ